السلام علیکم وعلیکم اللام جی الحمد للہ آپ بتائیے آپ کسی
الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں
جی اور بتائیں کیا کریںتیی ہیں آپ
بس میں تو بس نماز سے ابھی فارغ ہو کر آپ سے بات کرنے لگی ویسے آپ کل سے کہاں تھی
جی ہاں جی وہ ذرا میں تھوڑی بزی چل رہی ہ ایکچولی
اچھا
ہاں گھر میں وہ ذرا وہ بکرے وغیرہ وہ ہے نا تو ان کی صفائی کرنی ان کے ساتھ بیٹٹھنا تو بس یہی ہے یہی چل رہا ہے انے دن سے اب میں نے سوچا میں آپ سے ابھی بات کرتی ہوں میں فری تھی نا ابھی
چلیے کوئی بات نہیں اچھی بات ہے
جی
اور باقی سب ٹھیک نہیں دن تو ویسے لمبے ہیں ن لیکن جس کے پاس شیڈول ہو ورک کا تو
جی جی میں کالج جاتی ہوں صبح میں اب میں دو بجے آتی ہوں کالج سے پھر میں تھوڑی دیر آرام کرتی ہوں پھر میرے ٹیوشن کے اسٹوڈینٹس آ جاتے
وہی نہا وہی وہی وہی نہا وہی
جی جی مجھے پتتا ہی نہیں چلتا میرا دن کہاں گزر جاتا ہے پورا دن ہو جاتا ہے بٹ مجھے پتا ہی نہیں چلتا کہاں گزر جات
ہاں سیم ہے سی میری کزن کا بھی حال ہے وہ بھی ٹیوشن پڑھاتی ہے میں اسے کہتی ہوں دن بڑے ہیں وہ بول رہی ہے آپ کے لیے بڑے ہیں مجھے تو پتا ہی نہیں سورج کہاں سے اگا اور گیا کہاں سے
جی میرا بھی سیم یہی ہے اور مجھے پتہ ہے اب تو بالکل کل آرام کرنے کے لیے نہیں مل رہا جیسے میں دپ پیر میں سو جایا کرتی تھی آرام کر لیا کر آرام بھی نہیں مل رہا مجھے
ہ ہ کوئی بات نہیں
جی جی جی عید کی تیاریاں تو چل رہی ہیں بکرا آیا ہوا ہے ہمارے گھر پر ماشاء اللہ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ
اور آپ کے گھر پر کیسی چل رہی ہیں تیاری
ج چل الحمد للہ سے بہت ہی اچھی چل رہی ہے لیکن ابھی بکرا ہم نے نہیں لایا ہم تھوڑا لیٹ ہی لاتے ہیں یہ س یہی کوئی ایک دو دن پہلے ایک دن پہلے ہی کیونکہ کہ وہ جگہ کا مسئلہ ہے اتنی زیادہ مطلب آنگن کھلا نہیں ہے
ھممم جی
وہ بیٹھ سکے ان کے ساتھ بھی لگنا پڑتا ہے نا
یہی تو میرا حال ہو رہا ہے اب ان کے ساتھ مجھے لگنا پڑ رہا ہے بکراائے ہوا ہے تو تو کے ساتھ بھی مجھے لگنا پڑ رہا ہے بہت زیادہ تو بس اسی وجہ سے اور ٹائم نہیں مل رہا پھر کالج جانا ٹائم مینج نہیں ہو پا رہا مج سے
جی جی صی بات ہے اور باقی اب ٹھیک ویسے ہم نے تین ویسے ہم نے ابھی صرف دو بار ہی کال کرنی ہے ایک تو یہ اور اس کے بعد ایک بار تین بار ہم نے کی ہے ہ
تین بار ہم نے کی تھی بٹ وہ جو تھی نا ایک کاؤنٹ نہیں ہوئی تھی
ہاں وہ ہاں ہاں ہاں رائٹ وہ وہ ڈسکنیکٹ ہوئی تھی
ہ جی
آپ نے پھر سر سے بات کی
جی جی میں نے کی تھی انہوں نے کہا کچھ ٹیکنیکل ایشو ہو رہا ہے ٹھیک ہو جائے گا
اچھا ٹھیک ہے
میں نے تبھی کی تھی پت
میں بھی سوچ رہی تھی کل سے پرسوں سے میں نے سوچا ور کرھرتے پتا نہیں کہاں لگ گئی کیا پتا کوئی ایمرجنسی بتائی ہوگی تو اس وجہ سے میں نے پھر آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا
نہیں آپ میسج کر لیتی آپ پوچھ لیتی مجھ سے بس تھوڑا بزی چل رہی تھی میں اس لیے میسج نہیں کیا تھا میں نے آپ کو
کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے
ہاں میں نے سوچا آج کرتی ہوں جی جی کپڑے لیے ہی میں ہاں آ بتائیے
ہاں میرے بھی ہو گئے ہیں
لیا
یس
تو کیسے لے کر آئ
کسٹمائز کر ہے
اچھا کس کلر میں
میرا تو ماسٹرڈ اور ماسٹرڈ کلر کا ہے
اچھا اچھا بڑا پیارا لگتا ہے وہ ماشاءلہ ایسے کلر
آپ نے کس کلر کی ڈریس لی ہے
میرا سوٹ ہے میرا ہے کاٹن میں سوٹ کیونکہ بہت گرمی ہو رہی ہے سائڈ جی میرا وائٹ کلر کا پورا سفید ہے
گرم ہے نا ابھی بہت چل رہی ہے وہاں تو زیادہ ہی ٹیمپریچر ہوگا
جی پتہ ہے فورٹی فائیو ڈگری ہے آپ فورٹی فائیو سے اوپر ہی ہوگا آج
پتا ہے کل سے یہاں پہ بیچ بیچ میں بارش ہو رہی ہے پتا ہے موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے میں دن میں سو رہی تھی تو مجھے سردی لگی سچ میں مج نہ آنے کے بعد سابدی لگی ہاتھ پیر ابھی بھی ٹھنڈے ہوتے اتنی مطلب وہ ہاں جہاں پہ یہ ہے نا پہاڑی علاقہ وہاں پہ تو آج بھی برف ہو گئی ھ سائڈ سے آج بھی برف ہو رہی ہے
جی یہاں دیکھیے کتنی گرمی ہو رہی ہے اور وہاں دیکھیے کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے بڑا دل کر رہا ہے میرا گھومنے کا
تم ہے یہاں پہ
ہاں وہ ہے ہی خوبصورت جگہ
بالکل خدا کا میں نے ابھی ماما سے بولا کہ میں نے سو سوتے ٹائم مجھے سردی لگی
ہاں ہو رہی ہوگی ویسے
ہوتا ہے یہاں بھی گرم بیچ بیچ میں لیکن ابھی اتنا بھی ہائی نہیں ہوا جتنا ہونا تھا بس سمجھو کہ جون سے ہوگا
میگزمم ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے وہاں پر جو گرمی کی اس پر
تھرٹی کا یہ پچھلے سال ہوا تھا کچھ تھرٹی ایٹ بس وہ میکزمم تھا
اچھا تھرٹی ایٹ تھرٹی تو بہت کم ہے یہاں پر دیکھیے فورٹی فائیو فورٹی سکس فورٹی سیون
یہاں پہ وہ بات نہیں ہے
بڑی اچھی بات ہے
ہوں
پورے سال آپ ٹھنڈ میں ہی رہتے ج ہ
ہاں زیادہ تر تو یہاں ونٹر ہی رہتا ہے دیکھو نا اپریل مئی تک تو ابھی بارش نہیں ہو رہی اچھا بھی لگتا ہے ہاں اور کبھی کبھار پھر دل بھی اگ جاتا ہے بار بار بارش سے
جی جی ایسا ہوتا ہے جی
کیونکہ ایک ہی چیز انسان کو متب پسند ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ فصل کے لیے دونوں چیز چاہیے سردی بھی اور گرمی بھی بھی تبھی فصل اگے گی
جی صحیح کہ رہے ہیں جی جی صیح
پھر بھی یہ اللہ کا نظام ہے ہم اس پہ زیادہ تو کچھ کری زیادہ کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے
ہوں جی صحیح کہہ رہیے ہیں اللہ کا نظ ہم ہے سب چیزیں
ویسے روزہ رکھا ہے آپ نے
روزہ نہیں میں ابھی روزہ نہیں رکھ رہی ارفا کا روزہ رکھوں
انشاء اللہ نہیں ہم نے رکھا ہے
اچھا
ہاں ہم میں نے فرسٹ ڈے تو نہیں بارا پھر سیکنڈ ا سی میں رہی لحج کے سیکنڈ ا سی میں رہی ہاں اور میری مما رہی
اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ
ہ آمین اور ہمیں بھی
جیجی م تو وہ جو آرف اکر ہوز ہے وہ کب ہوگا کس دن ہوگا
مجھے لگتا ہے سوموار کے بعد کیا آتا ہے منگلوار ہاں وہ اس دن کیونکہ بدوار کو عید ہے نا کشمیر بھی بدوار کو عید ہے
ہاں انڈیا میں ہے جی جی انڈیا میں ہے ہماری دیکھیے شاید جمعرات کی بیٹ رہری ہے
وہی تو یہاں پہ کچھ یہ انہوں نے کیا نا ہماری تو بدوار کو ہے
اچھا اچھا
بس یار کیا ہے سنتی ابراہیم پالیں گے انشاء اللہ عید کا دن بھی نکل جائے گا عید کا ایک دن دو دن تین دن پھر نارمل سے واپس لائے پھر تو پوری سال کے بعد یہ دیکھنے کو ملی جی جو جو ہوگا وہ دیکھ رکے گا
جی جی پتا ہی نہیں چل رہا ہے دن کہاں گزر رہے ہیں پتا ہی نہیں چل رہا
جیسے چھوٹی ج مطلب کل ہی تھی ایسا لگ رہا ہے
جی صحیح کہہ رہی ہیں جی جی صحیح کہہ رہی ہیں کیونکہ پت ہی نہیں چل رہا دن لمبی ہیں بٹ ہمیں پتا نہیں چل رہا ہمارے دن کہاں اں گزر رہے ہیں اتنے جلدی جلدی دن جا رہے ہیں پت ہی نہیں چل رہا
ہاں یہ بات صحی ہے کیونکہ یہ بولتے ہیں نا کہ آخر زمہ کہ یہ نشانی ہے
ہاں جی جی اور جوانوں کی موت
وہ تو ہو ہی رہی ہے زلزلیں جوانوں کی موت وہ انگنت بیماریاں
جی جی ساری نشانیاں سامنے آ رہی ہیں پھر بھی ہماری جو یوتھ ہے جنریشن وہ سمجھ نہیں رہی اس بات کو
ہم خود نہیں سمجھ رہے ہم یوتھ کو کیا ہم خود بوڑھے ہیں کیا ہم خود بھی نہیں سمجھ رہے خود بھی نہیں ہٹ رہے ہیں پیچھے گناہوں سے اگر سماج کو سدارنا ہے اس کے لیے پہلے خود کو سدارنا ہے تبھی تو ہم کسی کو بولیں گے کہ آپ سدر جاؤ کیونکہ ہمیشہ دیکھنا چاہیے اگر آپ کی طرف ایک انگلی اٹھ رہی ہے چار اپنی اور ہو رہی ہے
جی جی صحی کہہ رہی ہیں
سدھر سب کو الانا ہے پہلے اپنے آپ سے اپنے گھر سے
ہاں ہاں ہاں جی صی کہہ رہی ہیں بالکل ہیں آپ جب اپنے اندر آئے گا تبھی تو باہر والا بھی صحی بات
بالکل اپنے گھر سے بھی نہیں پہلے پہلے اپنے آپ سے کرو پھر گھر میں بات کرو کہ ایسا کرو یہ غالط ہے وہ گالط ہے وہ مت کرو یہ مت کرو لیکن پہلے خود اس پہ کھھرا اترو لیکن ہم صرف باتیں کر رہے ہیں وہ کچھ باقی ہم عمل میں نہیں لا رہے ہیں
جی جی صحیح کہہ رہی ہیں بالکل صحی کہہ رہی چلیے پھر ہم بات کرتے ہیں اسی ٹاپک
اوکے انشاء اللہ اللہ حافظ